ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہاب
ہاں جی آپ بتائیے آپ آے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہا میں ابھی کچھ کام کر رہی گھر کی
اچھا ٹھیک
اب گئے تھے کالج کل
جی میں تو گیا تھا آپ نہیں گئی تھی
میں کل گئی تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک ا نتال کالج کل کالج سے واپس آتے ہوئے میں نے کچھ مزدوروں کو سخت دھوپ میں کام کرتے دیکھا انہیں دیکھ کر مجھے مزدوری کی اہمیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہونا پڑا
بالکل ٹھیک ہے تم نے مزدور ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے اگر مزدور نہ ہو تو عمارتیں سڑکیں پل اور دوسری بہت سی چیزیں کبھی تیار ہی نہ ہو سکے
جی ہاں ہم اکثر ان لوگوں کی محنت کو نظر انداز کر دیتے جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے ایک مزدور صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر سکے
ہ اور سب سے ا افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ اتنی سخت محنت کے باوجود انہیں مناسب اجرت بھی نہیں ملتی کچھ مزدور غریبی کی وجہ سے مشکل حالات میں زندگی گزارتے ہیں
بالکل اسلام بھی مزدور کے حقوق پر بہت زور دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوشی ہونے سے پہلا ادا کر دیتی چاہیے
یہ بات مزدور کی عزت اور اس کے حقوق کی اہمیت کو بیان کرتی ہے مگر افسوس کہ کچھ لوگ مزدوروں کے حق دبا لیتے ہیں یا ان کی تنخواہ دیر سے دیتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ مزدوری صرف جسمانی محنت کا نام نہیں ہر حال حال محنت اور کام مزدوری کے زمرے میں آتا ہے قسمت مستری کارپینٹر پلمبر اور فیکٹری ورکرز سب مضبوط ہی تو ہیں
بالکل کسان کو ہی دیکھ لو وہ کھیت میں محنت کرتا ہے فصل اگاتا تحت پ ہم تک غذا پہنچاتی ہے اگر کسان اور دوسرے مز توورنا وہ تو ہماری زندگی بہت مشکل ہوتی
تمہاری بات بالکل درست میں نے ایک دفعہ ایک مزدور سے بات کی تھی اس نے بتایا کہ وہ روزانہ دس گھنٹے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے
یہ واقعی فکر کی بات ہے تعلیم کی کمی بھی مزدور طبقے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے بہت سے مزدور اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں لیکن مالی مشکلات ان راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے
بچے بھی چھوٹی عمر میں مزدوری کرنے لگتے ہیں یہ ان کہ بچپن اور تعلیم دونوں کو متاثر کرتا ہے
چائلڈ لیبر ایک بڑا سماجی مسئلہ ہے بچوں کا کام کرنا نہیں بلکہ سیکھنا اور پڑھنا ان کی بنیادی حق ہے
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور معاشرے دونوں کمیل کرم مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے انہیں مناسب تنگواہ صحت کی سہولیت اور تفض ملنا چاہیئے
بالکل کنسٹرکشن سائٹس پر کام کرنے والے مزدور اکثر خطرناک حالات میں کام کرتے ہیں اگر انہیں سیفٹی اکوپمنٹ نہ دی جائے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سک
ہیمیٹ گلاوز اور سیفٹی شوزز جیسی چیزیں ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے مگر کئی جگہوں پر ان بنیادی سہولیت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مزدوروں کی عزت کرنی چاہیے کئی لوگوں انہیں کم اہمیت دیتے ہیں جبکہ اصل میں ان کی محنت کے بغیر ترقی ممکن نہیں
ہ صحیح کہا ایک ملک کی ترقی میں مزدوروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہر بڑی عمارت ہر فیکٹری ہر پروجیکٹ کے پیچھے مزدور کی محنت شامل ہوتی ہے
اور مزدور صرف شہروں میں ہی نہیں بلکہ دیہاتوں میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کسان باغوان اور مویشی پلنے والے لوگ بھی محنت کش طبقے کا حصہ ہے
ا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک دن تمام م ور کم کام کرنا بند کر دے تو کیا ہوگا
شاید زندگی کا نظام متاثر ہو جائے مارکیٹوں میں سامان کی کمی ہو جائے تمارتی کام رک جائے اور بہت سی سروسز بند ہو جائے
بالکل اسی لے مزدوروں کی قدر کرنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری ایمانداری ہے
ہ میں سمجھتی ہوں کہ اسکولس اور کالج میں بھی مزدوروں کی اہمیت کے بارے میں تعلیم دی جانی چاہیے تاکہ نئی نسل میں احترام پیدا ہو
یہ بہت اچھا خیال ہے جب بچپن سے انسان دوسرو کی محنت کی قدر کرنا سیکھتے ہے تو وہ بڑا ہو کر بھی انصاف اور انسانیت کو اہمیت دیتا ہے
آپ کو میری آواز اس سے تیز آ رہی ہے
ہاں اچھی آ رہی ہے یہ آپ نے کیا لگایا
آج کل کچھ ادارے مزدوروں کی محدود کے لیے کام کر رہے ہیں وہ انہیں سیکل سکھاتے ہیں اور ان کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں
کچھ ڈولپمنٹ واقعی اہم میں اگر مزدور نئے ہنر حاصل کرے تو ان کے لیے بہتر روزگار کے موقعے پیدا ہو سکتے ہیں
آپ کو پتا ہے میں نے نا آگے بوٹل رکھی ہے میں اس کے سامنے بات کر رہی ہوں اسی لیے اچھی آواز آ رہی ہے
اچھا ٹھیک
بالکل ٹیکنالوجی کے دور میں نئی سکل سیکھنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے اسے مزدور اپنی آمدنی میں اضافہ کرسکتے ہیں
مجھے ایک مزدور کی کہانی یاد آ رہی ہے وہ پہلے عام مزدوری کرتا تھا پھر اس نے الیکٹرک کا کام سیکھا اور دھیرے دھیرے ایک ماہر الیکٹرک بن گیا آج اس کی آمدنی پہلے سے بہت بہتر اترے
یہ مثال بتاتی ہے کہ محنت اور ہنر انسان کی زندگی بدل سکتی ہے لیکن اس کے لیئے موقع اور رہنمائی بھی ضروری ہے
ہاں مزدوروں کو غرض ٹریننگ اور صحت کی سہوولت ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے
اور ہمیں بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی جب ہم کسی مزدور سے بات کریں تو اس سے عزت اور نرمی کے پیش آنا چاہیے
درس دیتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے اور ہر ہلال روزگار کرنے والا عزت کا مستقل ہے
بالکل کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہر حلال کا قابل ا آرام ہے
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مزدوروں کو نام سے چھپا پچارنے کے بجائے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ بالکل مناسب نہیں
ہاں الفاظ کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے عزت دینے سے دوسرے انسان کے دل میں خوشی اور اعتماد پیدا ہوتی ہے
مزدور بھی ہماری طرح خواب رکھتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں اور ان کے بہتر مستقبل پائیں
اور جب ہم ان کی محنت کی قدر کرتے ہیں تو اصل میں ہم انسانیت کی قدر کر رہے ہوتے ہیں
ا تمہاری بات بہت خوبصورت ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص کو کبھی نہ کبھی مزدوروں کے حالات سمجھنے کی
جی ہاں اس سے ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ہم دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا سیکھتے ہیں
اور تمہیں موقع مل ملے تو تم مزدوروں کی بنیاد کے لیے کیا کرنا پسند کرو گی
بعد اچھا خیال ہے میں چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے اوکے انشاء اللہ ٹریننگ سینٹرز قائم ہوں تاکہ وہ نئے ہنر سیکھ کر اپنی ایمانداری بڑھا سکتے ہیں
اگر معاشرے اور حکومت مل کر کام کرے تو مزدور کی زندگی میں واقعی بہتری آ
بالکل مز مزدور ہمیں معاشرے کی ریڑھ کی حدھی ہے ان کی محنت سے ترقی کا سفر آگے بڑھتا ہے
جی جی اور ہمیں کبھی بھی ان کی قربانیوں کو فروغاموش نہیں کرنا
آج کی گفتگو سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ مزدور عزت محنت اور خدمت کا نام ہے
اور مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ مزدوروں کی قدر کرنا ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کے ساتھ انصاف کرنا خرش فارش کی ذمہ داری ہے
بالکل جب مزدور خوشحال ہوگے تو معاشرہ بھی خوشحال ہوگا
اور جب معاشرہ خوشحال ہوں گے تو اور جب معاشرہ خوشحال ہوںگے تو ملک ترقی کرے گے
جی ہاں بہت خوب بات کہی ہے آپ نے آج گفتگو معلومات اور سوچنے پر مجبور کرنے والی رہی
شکریہ مجھے بھی اس موضوع پر بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں سوچنے بھی لگی مزدوروں کی عزت کرے ان کے حقوق کا تحفظ کرے اور ان کی محنت کی قدر کرے یہی ایک انصاف پسند اور ترقی یافتہ معاشرے کی پہچان ہے
جی ہاں بالکل
آج ہم نے اب یہ سیکھا کہ ہمیں مزدوروں کی قدر کرنی ہے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے ان کے ساتھ اچھے سے کام کرنی ہے مطلب ان کو ان کے مطلب گرمی میں انصاف کرنا ان پہ اور ان کے بچوں کو پڑھانا
ہاں چلو اللہ حافظ ہاں
اللہ حافظ